ل السلام علیکم
کیس ہو بھائی ہلو ہلو
ہاں میں دؤ بھائی
ہاں سب ٹھیک ہے آپ اپنا بتائیے کیسے ہو
ج سب ٹھیک ہے اور بتائیے اپنے آپ کو ا ابو اامی کے بارے میں اور سب بتا صحیح اپنے ابو اوام
سب ٹھیک ہے آپ اپنا بتائیے سب کھا رہیا تھا ہاں سب
جی الرحم جی الحمد للہ سب خیریت سے ہیں
ج کیا کر رہا ہے
کچھ نہیں بھی بی کی ہوئے
کھانا پینا ہو گیا
ہاں ابھی ا جس کھانا کھاائے ہے
ج ا کیسے کیسے یاد آیا بہت دیر ہاں ہم بھی خالی ہے اور مطلب کہ ہاں بولیے کیا بول رہا ہے
ہ ہم بول رہے ہیں کہ باہر اچا ن کے لیے انشاء اللہ آ یہ تو آدمی ابھی یہ نہیں ہو رہا ہے چلا گائے باہر کمانے کے لیے کیا
ہاں ہاں چلا جائے گا کہاں کہاں جانے کا م ہے
آپ جہاں پہ بول دیجے وہاں پہ چلا جائے گا ان شاء اللہ بنگلورو یا دلی یا ممبئی
حق چلیے گا بنگلور ٹھیک رہے گا کیونکہ وہاں تھوڑا کافی پرشکشن والا کام ہوتا ہے اس لیے وہی ٹھیک رہے گا ان شاء اللہ اور بتائیے مطلب کہ ہاں اور مطلب کہ کیا مطلب کہ کب سے جانا ہے کافی دن دن ہوگا یا مطلب کہ ابھی جانا ہے یا تھوڑا سمئے لگے گا ابھی
ابھی کچھ چھ منتھ لگے گا میکسیمم کیونکہ اگزام ہے گ جاما اس کے دینے کے بعد پھر لیا جائے گا ان شاء اللہ ایگزام میں رزلٹ کیسا آ رہا ہے کیسا نہیں حال نے چاہا تھ گتری میں جل جائے گا
ا مطلب کہ ایزام ہاں پرریھا دیے ہوئے تھے ن
ہاں نیٹ کا آج پریچا تھا تو تو دیے تو ہیں دیکھیے رزلٹ آنے دیجیے ان شاء اللہ اچھا رزلٹ آئے گا تو
کیسا گیا تھا گیا
اگزام بہت اچھا گیا بہت اچھا گیا بہت
او چلیے تب تو اچھی ہے اچھا خبر ملے گا اور مطلب کہ وہاں کا موسم کیسا ہے
وہ یہاں کا موسم صبح میں بارش ہوا ہے اور ابھی تو دوپہر صبح میں بارش ہوا ہے پھر تین چار بجے ہک دھوپ نکلا ہے اس کے بعد پھر نارمل ٹھنڈا موسم ہے
چلیے تب تو اچھا مطلب کہ وہاں پہ کافی دھوپ ہوتا ہوگا کچھ دن پہلے تو کافی گرمی تھی نا
ہاں ابھی یہاں پہ پہلے بہت گرمی تھی یہاں پہ اب کچھ پانچ چھ دن میں مطلب بدلاؤ ہوا ہے اللہان رحم کرا ہے کہ بارش وورس بہت اچھا ہو رہا ہے انشاء اللہ پھر آگے آنے والا ٹائم میں بارش ہوگیا
ہاں ہوتا اور مطلب کہ ادھر تو پتھر بھی گر رہے تھے کافی الے گرے بارش میں
نہ نہ نہ بارش والے نے نہیں گرا ہے مطلب اب مطلب آنی طوفان بہت زیادہ تھا یہاں پہ پیڑ وڑ بہت زیادہ گر گیا ہے
او ہمارے یہاں اولہے گرے کا ہمارے یہاں بھی مطلب کافی کافی مطلب کہ اولے گرے ہے کچھ دن پہلے صبح میں تو مطلب چھ بجے کے قریب کافی اولے گرے تھے اور مطلب کہ یہاں پہ بھی پیڑ پودے اور یہاں کا آم کا موسم ہے تو اس کو کافی چھت ہی ہوا ہے نا
ہوں ہوں ہوں اب دیکھیے آ میں بھی تو ش میں رہتے ہیں ہم تو شہر میں رہتے ہیں گاؤں میں نہیں رہتے
ابھی شہر میں رہ رہے ہیں نا
ہاں ابھی آ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ابھیب
اچھا ابھی پڑھائی چل رہی ہے نا
ٹھیک رہے گا
ہ چلیے تو پڑھائی میں من لگا لائیے ہاں ہاں میرا بھی سب ٹھیک چل رہا تھا ہاں میرا سب خیریت ہے پڑھائی بھی چل رہی میری بھی پڑھائی چل رہی ہے
ہ اچھا بات ہے کیا کہ نا یہ ہاں بولیے بلیے
پڑھائی پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے آپ کی
ہاں بہت اچھا چل رہ
کیا پریھا جو تھا وہ پہلی بار دیے تھے یا اسے بھی پہلے دے دیے ہو
نہ پہلی بار د
اچھا ابھی آپ کا پ اچھا پہلی بار گئے تھے نا
جی
ا اب وہاں کا مطلب کہ آم کا مطلب کیسا ہے وہاں پہ مطلب پیڑوں میں آم آ گیا چھوٹے چھوٹے
ہاں آج ہی تو توڑے ہیں فیلڈ میں نا کھیلنے کے لیے کرکٹ تو آج ہی آ رہا ہے تھا دیکھے ہیں پکا ہوا ہلکا مطلب اتنا بھی پکا نہیں ہے مطلب آم ہو گیا ہے تو آج توڑے ہیں تو اسی کا آم کا ایک سرو
اچھا سربت بنا ہے ادھر تو مطلب کہ جو بارش ہوا آندھے تو پانی ہاں ہاں یہ جو بارش ہوا ہوگا آندھے تو پان اس میں تو کافی کتی ہوا ہوگا نا
ہاں ہاں ہوں
کہ کتنے تو گر ہی گئے ہ گ
گر م مطلب گرے م گرا ہوا تھوڑی نہا کا سکتے ہیں لوگ مطلب گندا میں گر گئےات تو ہم لوگ ٹورے ہیں لوگ چار کس کے بعد ور کے لے کے آئے لوگ گھر پہنچی بٹ کائے ہیں لوگ گھر میں بھی رے ہیں پانی فیملی لوگ کے
ہاں ہاں پریوار لوک نا چھوٹے وپار چھوٹے ویاپاریوں کے لیے ٹھیک ہے گر گیا تو وہ لوگ کو کم محنت لگے کیونکہ وہ لوگ وہی بیچ دیتے ہیں نا
ہاں آنے والاک کت میں ہوا آنے والا ہے اب آدمی آرام سے کھائے گا مطلب یہ سب یہ سب آام بہت بڑھیا ہو کروائٹ ہوتا ہے نا جو اس میں سوئیوئی دے کے بھرا دیتا ہے سب وہ سب نہیں ہوی تو اچھاس آام ملےا مطلب ہیلدی کے لیے مطلب مطلب باڈی کے لیے ہیلدی لگج
ہ تو مطلب کہ آنے والا د ہاں آنے والے سمے میں بارش ہوگا تب نہ مطلب کہ بڑا بڑا ہوگا نہیں تو آنے والے سمے میں کافی دھوپ ہو جائے گی تو تھوڑی ہوگا سر جاتا ہے
ابھی تو ہو رہا ہے مطلب ہر ایک دو دن میں بارش تو ہو رہا ہے اب دیکھیے انشاء اللہ کہ یہاں اور بھی بارش ہوگا اگلے دن تو صحیح رہے گا مطلب ہم لوگ کے لیے یہاں پہ شہر میں کے لیے ٹھیک نہیں ہے گاؤں میں کے لیے ٹھیک ہے وہاں پہ بارش ہو توم اچھا ہوگا تب نہ وہاں سے یہاں پہ شہر میں آتا ہے
ہاں ہاں ہاں شہر میں تو ابھی صر کنکریٹ کا ہو گیا جنگل وہاں پہ صرف مطلب عمارتیں دکھ رہی ہے نا وہاں پہ آم کا پیڑ کافی کم ہوگی گاؤ
ہاں ہاں
ا عید بھی تو گیا ہے یا عید ابھی آنے والا ہے
عید بیت گیا ہے اب بکرریید آنے والا ہے بکریید قربانی ہے گھر
اا ا ابھی ابھی سمے ابھی سمے ہے
اب سمئے ہے ابھی سمے س ہاں ستائیس سک
اس اس دن کیا کیا بنتا کتا
ہم لوگ میں بنتا ہے دیکھو یہ سوئی وائی بنتا ہے اور جو آج مطلب کھانسی وسی کٹاتا ہے نا تو مطلب زیادہ کر ہم لوگ بعد دیتے ہیں لوگ مطلب مطلب گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے جتنا ہو سکے اتنا بعد دیجیے جو بچے گا ہلکا پھلکا وہی رکھیے
ا اس دن وستر بھی خریدتے ہوں گے
نہ تو ہم لوگ جس کے گھر میں نہیں بنا رہتا ہے تو وہ خرید بھی کرتا ہے ممی مرغا ارگا ہم لوگ میں کھانسی وسی ہوتا ہے دو تین کھانسی ہوگا ہم لوگ میں تو وہی ہم لوگ کے لیے اور شربت ربت ہاں یہ بات ہے سوی ہم لوگ میں بہت بڑھیا بنتا اتاا سوئی ہوا اور ک پ پوری ہو گیا کھیر ہو گیا کھیر تو اور جگہ سے بنتا ہے ہم لوگ میں شربت روح ابزا ابزا یہ سب ہم لوگ م بہت بڑھیا لگ ہے
اور مطلب کہ وہاں پہ نئے نئے وسر کپڑا یہ سب بھی خریدتے ہوں گے
ہاں ہاں کپڑا تو آدمی ہم لوگ تین دن پہنتے ہیں ہم لوگ گھر میں پورا فیملی ہاں مب ایک ہی کپڑا نہیں ہر مطلب آج الگ کپڑا پہنے کو الگ مطلب آپ کا مرضی ہے مطلب
ا ا مطلب کہ تین دن تین کپڑے پہننا پڑتا ہے نا مطلب اس دن کافی مطلب بازار کے سامان خریدی جاتی ہے نا تو بازاروں میں تو اس دن مطلب کہ اچھا بازاروں میں تو اس دن جتے ہو آ کے سمے میں کافی مطلب مہنگائی بڑھا دی جا رہی ہوگی
نہیں جو ریٹ سے ہے وہ چلتا ہے ہاں کچھ کچھ مہنگائی بڑھ جاتا ہے کہ یہ اسے تو ہوتا ہے نا یہ سنگار وگار لڑکی کیسے ہوتا ہے نا
ہاں ہاں
یہ آ ہے
ا
عید میں آپ کو سور بقرعید میں ان شاءلہ آپ کو ہم ضرور بلائیں گے آئیے گا گھر
ہاں ہم پک ہم ضرور ہم ضرور آئے اور مطلب کہا بناتے بکرریید شہر میں بناتے یا گاؤں میں بناتے
ہاں شہر میں کون رہتا ہے گاؤں میں نا آدمی جا کے من آتا ہے آدمی گاؤں میں جاتا ہے تو گاؤں میں سب اپنا گاؤں میں رہتے ہیں لوگ سب لگ اپنا فیملیلی لوگ میں سب مانتا ہے
ا کافی دنوں بعد مطلب کہ جاتے ہوں گے گاؤں
تو کافی بچپن کے دوست یہ سب ملتے ہوں گے
ہاں ہاں مطلب بہت رہتا ہےسا بہت اب تو باہر چلے گیا ہے کمانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے
ہاں یہ تو بات ہے اور بتائیے مطلب کہ اب مطلب پھر اس بار بھی گاؤ جانا ہے
ہاں جانا تو ہے گاؤں جائیں گے اور دیکھا جائے گا کیا یہاں سے مطلب کپڑا وپڑا لے کے جانا ہے
اچھا مطلب یہیں سے یہیں سے بازاروں کے سامان کا
کیونہ یہ پہ جائیں گے لو یہاں سےر خرید لیں گے وہاںہ گاؤں بہت زیادہ مہگ ملے گا تو یہ پہ پ خرید کے وہاں پہ جائیںے تو ٹھیکے گا ہم لوگ لیے بھی کچھ
اور مطلب کہ شہر میں مطلب سامان کافی اچھے مل جاتے ہیں گاؤں کے مقابلے
ہوں ہ سستا بھی مل جاتا ہے
ہاں گاؤں میں مطلب کہ آپ کو کچھ کچھ طرح کے کپڑے یا کچھ سامان ملیں گے شہر میں کئی طرح کے مل جائیں گے
چلیے ت خیال چلیے ہاں ہاں لے لیجیے گا کیوں نا بہت بہت شکریہ آپ کا چلیے خیال رکھیے گا امی ابو کا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا مل کے بہت خوشی ہوئی اللہ السلام علیکم